جی ٹھیک ٹھیک ہے
وعلیکم السلام بس بڑھیا سب خیریت ہے آپ سناؤ
بس بھائی بڑھیا کہاں آج کل مشروف بھائی نہ کال نہ کچھ
بس بھائی جان کچھ نہیں ہے ایسے ہی مصروف ہو گئے تھے کچھ کار رہے تھے جو پورے کرنے تھے اس لیے آپ کے لیے کال نہیں کر پائے ویسے آپ کے یہاں سب خیریت سے تو ہے امی جان ابو جان
ہاں بھائی سارے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا مصروف تھا بہن کی شادی تھی تو انہی کاموں میں لگ لگا رہا ہوں آپ کو پتا ہی نا میری اکلوتی بہن ہے تو اس کی شادی ہیں اگلے مہینے اب یہی کام مطلب ادھر ادھر امی بولتے ہیں پہلے یہ کرو پھر وہ کرو تو انیں کاموں سے آج
ہاں بالکل بالکل ہاں بھائی جان آپ اس بات کو تو صحی کہہ رہے ہیںو گھر میں کوئی نے کہا اپرادی وغیرہ ہوتے تو اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ مصروف تو ہو ہی جاتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے آپ آج کس وشے پ بات کرنا چاہو گے آج
آپ ہی بھائی کوئی اچھا سا موضوع چنو جس پہ ہم بات جس پہ ہمیں تھوڑا سا مطلب وہ نالج ملے کوئی اچھا سا موضوع آپ چنیے
آس گا مض ہم دیکھیں تو ویسے ایک جو بے روزگاری ہے وہ ایک مہتوپورن عمرے گا
ہاں ہاں چلو بھائی پھر اسی پہ آج بات کرتے ہیں ہے نا ٹھیک ب
تو جیسے بھائی جان میں آپ کو بتا دوں بے روزگاری ویسے بے روزگاری کے بارے میں تو کیا ہی بتا بتایا جائے کیونکہ آپ تو سمج نہیں ہیں بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے س اپنے دیس کے اندر کے لوگوں کا جینا بھی اب دشوار ہوگا گیا ہے لوگوں اپنے بے روزگاری ہونے کے بنے کا انیک انیک مطلب انیہ انیہ کارنوں میں لوگ مصروف ہیں لوگوں کو اتنا بھی رابطہ نہیں ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کی خریت پوچھ لیں کیونکہ بے روزگاری کی میں لوگ روزگار نہیں مل پاتا نہ ہی سرکاری نہ پرائیویٹ کیونکہ جن سنکھیا بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اپنے دیش میں جو سب سے بڑا آمو جوا آپ جانتے ہیں
ہاں بھائی کیا ہی بتاؤں میں اپنی شہر کی بات کروں یہاں مطلب جو میرے ساتھ پڑ تھے نا بچپن میں وہ مجھے لگتا تھا کہ میرے مطلب کلاس میں ایسے ایسے بچے اچے تھے مجھے لگا کہ بڑے ہو کر ان کو روزگار ملے گا لیکن آج کل مطلب کوئی ایگزام بھی دیتا تھا وہ بھی کرتا یہ بھی کر پھر بھی آج مطلب اپنی بے روزگاری ہے نا کہ پھر انسان پتہ نہیں کہاں کہاں پہچتا ڈپریشن میں جاتا ہے دوائی لیتا ہے گھر بیٹھ کے سوچنے لگتا ہے کہ اگر میرے ماں باپ نے اتنا مجھے آج تک بڑھا کیا کیا پڑھا کے لیکن اب میں کیا ہی کر رہا ہوں آج مطلب یہ بیٹھ کے وہ یہ سب تو پھر انسان پتاہ نہیں کہاں کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اس
ہاں بالکل بالکل بالکل جیسے ہی اس چیز کو آپ کو تو بک ہوئی ماں معاملات ہے کہ لوگ کیا ہے کہ دیکھو اگر کسی کے پاس روزگار نہیں رہے گا تو آپ جانتے تو ویکتی یہیہ کار کو تو کرنے مصروب رہے گا کیوںکہ لوگوں کو اپنے گھر کا کام بھی چلانا ہوتا ہے اور کسی ویکتی کو یدی بیماری سے گر سکتے ہیں تو اس کا دوائیوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے لوگوں کو پ آج کل کا بھیی ہوتی ہے اور اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیم بھی حاصل کرانی ہوتی ہے تو کافی لوگ ہوتے جو مطلب گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں پر لیکن گھر بیٹھنے سے آپ کو تو پتا ہے کہ بھائی جان کا کام نہیں چلتا ہے کیوںکہ لوگوں کو کسی نہ کسی کارن میں تو مصروف ہونا ہی پڑتا ہے آپ کو اس بات اچھے طریقے سے رابطہ ہوگا
ہاں وہ تو ہے ہی مطلب میں اس لیے میں سوچ رہا ہوں اگر میں ایسے ہی بیٹھوں گا نا گھر پہ تو میں ابھی سوچ رہا تھا ہوں میں چھوٹا سا کوئی بزنس ڈالو کیونکہ اب روزگاری روز روز مطلب بیٹھنے سے اب کیا ہی ہوتا ہے مطلب اب روز مہ روز مطلب دن بہ دن یہ بے روزگاری بڑھتی تی ہی جا رہی ہے بڑھتی ہے اوپر سے گھر والے بھی مت سمجھتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کام ادھر ادھر لیکن گھر والوں کو کیا ہی بتے اب ہم تو اپنی اپنے طریقے سے مطلب بہت ساری بہت ساری کوششیں کر رہی ہیں لیکن
ماشاء اللہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ میں روزگار خود کا ہی ڈالوں تو انشاء اللہ اس سے بڑھیا تو آپ کے لیے کیا بات ہے اور میری تو اللہ سے یہی دعا رہی کہ آپ اس میں نشچت روپ سے آپ سفل ہ مبارک ب دیں اس کے لیے تو آپ اس کار کو ضرور کریں کیونکہ دیکھو آپ جانتے ہیں کہ توب آپ خود کے کہل رہو مصروف ہو جائیں گے آپ کوئی بھی روزگار کھولیں گے تو آپ خود مالک ہوں گے سب سے بڑی چیز تو یہ آپ خود مالک ہوںے اس میں کتنا بھی نفع نقصان ہوگا وہ آپ کا ہی ہوگا کیوںہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک پیسہ کمائیں یا دو پیسے کم آپ خود مار ل ہوں گے اس کے اور ویسے بھی اپنے آ دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری اس قدر ہو گئی ہے اپنے دیس میں یہوگوں کو جو سرک سرکاری نوکری تو ملنا دشواری ہو چکا ہے لوگ سرکاری نوکری کرنے کے امید ہی چھوڑ دین تو ہی ٹھیک ہے کیونکہ آج کل پتا ہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سو پرسینٹ یاد مان کے چلی ہے جن سنکھیا تو اس میں سے جیرو پوائنٹ کچھ لوگوں کو سرکاری جو جاب ہوتی ہیں وہ مل پاتی ہے نہیں اللہ کی رحمت سے کسی تو اللہ کی رحمت ہوی تو ملے مل جائے نہیں تو نہیں ملے گی آپ سمج رہے ہو اس بات میں تو
ہاں وہ بات تو صحیح ہے کیا ہی بتاؤں مطلب میں بھی مطلب اپنے شہر میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کوئی بچارہ پت نہیں پانچ پانچ دس دس سال سے ایسے ہی گھر پہ پڑے رہتے ہیں اب مجھے ہی کال کر رہے تھے کل مجھے ایک دوست کال کر رہا تھا میں نے اس کو مطلب بہت ذہین تھا بچارہ بہت بچپن سے بہت اچھا پڑھتا تھا لیکن کل مجھے اس کی کال آئی تو مجھے رونا آیا بول رہا ہے بھائی یار کچھ ڈھونڈیں گے کچھ میں آج پانچ چھ سال گھر میں بیٹھا ہوں اب گھر والے مجھے کھانا بھی اچھے سے نہیں دے رہے ہیں بول رہے ہیں کچھ کرو مطلب اتنے بڑے ہو تیس کے ہو اب یہاں سے شادی بھی کرنی ہے تو بچارا وہ ٹینشن میں اس کو ٹینشن ہو گیا تھا مطلب ڈپریشن میں چلا گیا تھا اب بورا تاکہ مطلب اب کچھ میں ڈھونڈوں گا مطلب بے روزگاری نے ات اتنا مطلب نوجوان کا ہی نے کیا ہی بتاؤں آدھے بیچارے پھر خود کشی کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتے ہیں بیچارے
ہاں بالکل بالکل بھائی جان آپ بھرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیک تو ہمیں کیا ہے کہ جب تک بتی بے روزگار ہوتا ہے تو گھر والوں پر بھی وہ بوجھ بننے میں لگنے لگتا ہے امی جان اور ابو جان ہے ان کو بھی یہ ل ایسا خود کا ہی لڑکا کیوں نہ ہو کیوں کہ بے روزگار ویکتی تو بوھ ہی لگنے نہیں لگتا کوئی بھی ہو اگر آپ کسی بھی کار ہوئے ج جس سے آپ کے گھر میں دو پیسے یا چار پیسے آتے ہوئے مصروف رہتے ہیں اس کار میں تو گھر والوں کو وہ بچہ اچھا لگنے لگتا ہے پرنت یدی آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ گھر پر بیٹھے ہیں تو وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ مطلب آپ سمج رہے ہوں گے وہجھے لگا نہیں لگتا ہے یہی بات ہے کہ میں اس چیز کا میں اس چیز کا میں بخوبی معاملات بھی ہے کہ یہ سب چیزیں صحی نہیں ہوتی اس لیے ہمیں کماتے رہنا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے جس سے کہ اپنی جو آج پ صی ڈنگ سے چل سکے
وہی نا مطلب گھر والوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیے ہیں آج تک لیکن اب یہ بھی پھر وقت پہ نہیں سمجھتے ہیں کبھی کہ ہم بھی آپ اپنی اور بہت کوششیں کر رہی ہیں اوپر سے میرے مطلب ایک دو دوست تو وہ بچارے باہر گئے دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے وہ بھی مطلب وجہ یہی ہے کہ اج مطلب روز یہاں پہ ہے ہی نہیں روزگار کچھ انسان جو کچھ کرتا مطلب آپ خود بھی دیکھو کتنے بچے فارم بھرتے ہیں پھر لاکھوں میں فارم بھرتے ہیں پھر نو شکری کتنوں کی لگتی ہیں ایک دو ہزار کی اس پہ بھی
ہاں بالکل بالکل بھائی جان آپ جو فرمانیں وہ بالکل سو پرسنٹ صحی ہے کیہ میرے بھی ساتھ کے لڑکے یہ یہاں ہم نے بھی تیاری کی تھی ہم کیا تھے ہم جیسے کہ امتحان دینے کے لیے کہیں دوسرے شہروں میں ہم نے تیاری کی تھی ہم نے تعلیم بہت اچھی حاصل کی تھی بڑھیا بڑھیا مدرسوں میں گئے تھے اسکولوں میں گئے تھے پرنتو ہم نے جب اس اس امتحان کے دور سے ہم نے جب گزری تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت ہی زیادہ پرتیسپردا ایک دوسرے میں لوگوں میں اور اپنے اپنے کاروں میں بصوں میں موضوں میں اپنے میں سبھی اپنے اپنے میں مصروف ہیں وہ کو لڑکے ہیں جو دین رات تیاری کر رہے ہیں اپن اس طرح اس طرح روزگار پراپت کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ یہاں پر امتحانوں کیسپرھا ہے کوئی اس میں افل ہوتا ہے کوئی سفل ہو جاتا ہے کوئی اپنے مقاموں کو حاصل کر لیتا ہے کوئی رہ جاتا ہے یہ سب سے بڑی سمسیا ہے
وہی ہے نا مطلب انسان پھر سوچتا ہے کبھی مطلب وہ پھر بچپن کا دور یاد آتا ہے ہم بڑے ہم سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہو اب یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کاب بھی خاب رہ چکے ہیں اب مطلب اب ہم سب سمج رہے ہیں کہیں روش کی روٹی مل جائے وہ کافی ہیں آج کل کے زمانے میں کیونکہ بے روزگاری نے اتنا کچھ مطلب ہمیں سکھا دیا ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے اسی لیے تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں جو ہماری جو سرک ہے اس کو جو بےروزگاری دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے اس پ ہماری جو سرکار ہے اس پ دھیان دینا چاہیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کافی جو کمپنیاں ہیں ان کو بلانا چاہیے نوش کروانا چاہیے اور لوگوں کو ادک سے ادک روزگار دینا چاہیے جس سےتے کہ لوگوں کو جب روزگار ملے گا تو ان کی آمدنی میں بڑتری ہوگی ج آمدنی میں بڑھتری ہوگی تو جن کی جیوکا بھی ایک بڑھیا ہوگی اور وہ اپنی زندگی بھی بڑھیا طریقے سے جی پائیں گے کچھ لوگ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے گا جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ اپنی دوائیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں خرید پاتے ہیں
ہاںاں وہ وہ بات تو وہ بات تو آپ کی بالکل صحی آ رہے بچارے پھر ایسے ہی گٹ گٹ کے مارے جاتے اب بچارے وہ مطلب آ آدو کی ن کنڈیشن خراب ہے حالت خراب ہے وہ بچارے پھرطلب ادھر ادھر پٹک گی
بول نگ لو پائی جان میں نے لوگوں کو اپنا گھر چلانے کے لیے ایک دن اور رات میں کم سے کم ایک نہیں دو نہیں تین تین چار جو کارر ہوتے ہیں ان میں مصروف د کہ میں نے وہ ویکتی اپنی زندگی میں مطلب ایک دن کے اندر وہ لگ بھگ چار پانچ گھنٹے صرف آرام کرتے ہیں باقی بعد ہم وہ سمے کارروں میں مصروف رہتے ہیں
ہاں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے بھائی
اور اور مجھے ایک بات بتا آپ کے گھر والے والد صاحب کیسے ہیں باقی سب ٹھیک ہیں گھر میں
ج سب بڑھیا بس خیریت ہے آپ نے فون کیا آپ کے لیے بہت شکریہ آپ کا لمفے
ہاں میں بھی مجھے بھی بلا رہی ہیں تو ہم شام کو پھر کو اچھے سے بات کریں گے وہ ٹھیک ہے بھائی میرے پس اللہ حافظ بھائی
ا